ہیلو
ہیلو ہائے کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسی ہیں
ہم ٹھیک ہے کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں میں بیٹھی تھی تھوڑا بس ایسے ہی بیٹھی تھی
اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ پڑھا اسٹڈی تو ختم ہو گئی پڑھائی ختم ہو گئی تو میں کیا کروں جاب کرو کہ سرچ کرو کہ بزنس کر لو کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا ایکچولی بزنس کرنے میں زیادہ من ہے کیونکہ جاب سرچ کرنے میں جو ہے بہت دقتیں ہو جاتی ہے ٹائم کا بھی رہتا ہے ہاں کھانا وانا ہو گیا میرا
اور بتائیے کیا کر رہی ہیں
وہی نوکری ڈھونڈ رہی تھی میں سوچ رہی تھی نوکری کروں کہ خود کا کام دھندا کروں اپنا
اچھا آن لائن ورک
ہاں کہ گھر بیٹھے اپنا کام وام کر لو لیکن ممی لوگ کہہ رہی ہیں کہ نوکری کر لو خود کی کوئی
اچھا
تو وہی دیکھ رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں تمہارے
دوس جو صحیح لگے وہ کر لیجے چاہے
تمہاری نالج میں ہے کوئی یا آپ کے بھائی وھائی جیسے کرتے ہیں تو وہاں میری لگا دیں
ارے مطلب وہاں تو یار بہت کام ہوتا ہے سب سے بڑھیا ہم لوگ کے لیے تو آن لائن ورک ہی سب سے اچھا آپشن ہو تا ہے نہ کہیں جانا نہ کچھ اچھی خاصی انکم بھی ہوتی آن لائن ورک میں بس یہی دقت ہوتی ہے کوئی کوئی پلیٹ فارم میں ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے نا
بہت فیک ہو جاتا ہے ابھی کتنے تو فیک بڑھے
ا پیسے کیسے مانگتے ہیں کہ پہلے پیسے سبمٹ کرو اس کے بعد میں آپ کو ورک دوں گا
ہاں تو یہ وہی تو ہم سوچتے ہیں یہ کون سی بات ہے پتا نہیں کتنی میری ایک سہیلی سے جو ہے دو ہزار روپئے لے لیے ایک کمپنی والوں نے ہاں اور بچاری کو جو ہے نوکری بھی نہیں دے رہے اور جو ہے بیچاری بیٹھی ہوئی ہے
اور پیسہ بھی واپس نہیں کر رہے ہوں گے نا
پیسے بھی واپس نہیں کر رہے
ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے نہ نہ پیسے دیتے ہیں نہ کچھ بس آن لائن ورک کے نام پہ ٹھگ لیتے ہیں
آن لائن ورک کے نام پہ ٹھگ لیتے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیسے کیا کروں کیونکہ اب لیڈیز ہوں لڑکی ہوں تو باہر تھوڑا انکمفرٹیبل بھی فیل ہوگا اس لیے
ہوں میں میں سوچ رہی ہوں مطلب مطلب ایک پلیٹ فارم پہ میں ہوں تو آن لائن ورک میں کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں اگر مطلب اچھا خاصہ چل گیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آپ بھی اس میں کر لیجیے گا بڑھیا ہے
ہاں تب تو صحیح ہے بٹ کام پھر مجھے آتا نہیں پھر مجھے سکھانا پڑے گا کہ کام
ہاں تو میں سکھا دوں گی کام بھی اس کی ٹینشن نہ لو کیونکہ دیکھو ایک فرینڈ فرینڈ کے ہی تو کام آتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہے کیونکہ فرینڈ فرینڈ نہ ہو تو بھائی اپنے تو بعد کام آئیں گے پہلے دوست یار سب سے پہلے کام آ جاتے ہیں
اور کیا دوست سب سے پہلے کام آتے ہیں صحیح بتائیے آپ
میں یہ سوچ رہی
آن لائن ورک دیکھوں آن لائن ورک اتنا فراڈ اب ہونے لگا ہے مطلب سب لوگ اتنا فراڈ کرنے لگے پہلے ایسے نہیں تھے جب جب کورونا میں تھا نا تو کورونا میں ادکتر یہی چلتا تھا آن لائن ورک ہی چلتا تھا تو پہلے اتنا فراڈ نہیں ہوتے تھے کیوں کی کہ کچھ کچھ کمپنیوں نے اس کا مطلب وہ کیا تھا آن لائن ورک کی مطلب گھر بیٹھے کچھ لوگ کما سکتے ہیں لیکن اس کے ہاں جیسے یہ کورونا ختم ہوا آن لائن ورک کے نام پہ اتنا فراڈ کرتے اتنا فراڈ کچھ کہنے کے لیے نہیں
مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ فراڈ کر کے کتنا ہی کما لیں گے
پتا نہیں کسی کی زندگی پتہ نہیں کیوں برباد کر دیتے فراڈ کر کے پیسے اب اب وہ بیےچارا کام کرنا چاہتا ہے اب کہیں سے بھی ادھار لے کے آئے گا پیسے سبمٹ کرے گا اس کو اس کے بعد اس کو کام بھی نہیں ملے گا پیسہ بھی نہیں آئے گا تو بچارے کو کیا دقت مطلب کیا اس کے اوپر بیتی ہوگی
کون سا سبس اور سب سے بڑی بات کہ ایک سے دھوکا کھانے کے بعد وہ بندہ کسی اور پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتا
اور کیا ہم مطلب ویسے میرے ساتھ بھی ایک ہوا تھا ہم نے ایک مطلب کمپنی میں اپلائی کیا تھا ایسے ہی مطلب وہ اس پہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہی تھی تو اس پہ آیا تو میں نے اس فم فارم سبمٹ کر دیا مطلب جو جو اس میں بولا تھا بھرنے کے لیے میں نے بھر دیا اور پھر اس کے بعد میرے پے فون پہ فون آنے لگے اب میں یہاں پہ گھر کا کام کری ہوں فون پہ فون کر رہے ہیں وہ لوگ جب میں فون ریسیو بھی کر لی اس کے بعد بول رہے ہیں آپ نے فارم سبمٹ کیا تھا مجھے آن لائن ورک کے لیے تو میں نے کہا ہاں میں نے کیا تھا اس کے بعد بولے کہ پانچ دن کی ٹرینگ ہے آپ کو پہلے ٹرینگ لگانی ہوگی پھر میں نے وہ ٹریننگ لگائی بھی پانچ دن کے بعد اس کے بعد مجھ سے وہ چھ ہزار روپ مانگ رہے تھے میں نے کہا چھ ہزار روپئے کس بات کی تب وہ ہم کو سمجانے لگے کہ آپ بھی کہیں ورک کرنے جائیں گی تو وہاں پہ پیسے پہلے لیتے ہم کہ ایسا کہیں نہیں ہے ہم کیا ایسا آف لائن میں ہے کہ پیسے ویسے نہیں لیتے ہیں آ تو پھر بولے آن لائن میں بھی ہوتا ہے پیسے پہلے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایسا مطلب وہ وہ مطلب وہ کرتے ہیں تب کام دیتے ہیں ہم کیا نا ایسا کہئی نہیں ہے تو پھر ان کو سمجھانے لگے کہ جیسے کوئی پروڈکٹ لینے جاؤ گی اور وہ وہاں پہ پروڈکٹ کا پہلے پیسہ دو گی تب تو پروڈکٹ لوگی تو ہم کہ وہ تو بات آپ بالکل صحیح ہے وہ تو مجھ مجھے کرنا ہی پڑے گا نہیں نہیں میں آ لیکن میں نے آپ سے ورک کے لیے کام کیا ام مطلب فارم سبمٹ کیا تھا کہ مجھے ورک دے دیجیے آن لائن تب اس کے بعد جو آئے گا مطلب اس کے بعد میری سیلری بڑھے گی
ہوں
پھر پھر ان نے فون کاٹ دیا پھر میں نے فون کیا دوبارہ اس کے بعد تو پھر بولے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو کریے پیسہ سبمٹ کریے اگر نہیں ہے تو مت کریے تب میں نے کہا کہ مجھے نہیں انٹرسٹ ہے میں پیسے نہیں ویسٹ کروں گی
بالکل صحیح کیا
اب میں کہیں کماتی بھی نہیں ہوں تو میں کہاں سے چھ ہزار لا کے ترنت دے دوں گی
نہیں ایسی ایک دم صحیح کہہ رہے ہے ایسے بہت ساری کمپنیاں ہیں اور ابھی جلدی جو ہے ہمارے شہر کی چار ني چھ کمپنیاں پکڑی گئی ہیں جو فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور نوکری بھی نہیں دیتے تھے وہ لوگ
تو ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ فراڈ کر لیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا کام نکل گیا پھر اس کے بعد تم کون ہم کون بس جاؤ
مجھے یہ نہیں سمجھتا ان لوگوں کو فراڈ کرنے کا جگرا کہاں سے آ جاتا ہے مطلب یہ سوچ کیسے لیتے کہ نہیں ٹھگنا ہی ٹھگنا اور رہ کیسے لیتے ہیں خوشی خوشی
ہوں اور پھر ان لوگ کو ڈر بھی تو نہیں لگتا ہے کہ پوولس کا بھی ڈر نہیں لگتا تا ہے کہ پوولس کیا کہے گی مطلب ہم پکڑے جائیں گے تو اتنے سال کی مجھے جیل ہو جائے گی ایسے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ لوگ سمجتے کہاں ہے نا ا ہم لوگ تو ویسے ہی مطلب مطلب تھوڑا سا بھی اگر سن لے تو ویسے ہی ہم لوگ کے ہاتھ پیر کہاں جات
اور نہیں تو کیا میں تو اگر کہیں کسی کا ایک روپیہ بھی پڑا ہوگا تو اٹھا کے دے دیں گے بھیا لے لو اپنا ایک روپیہ ہم کو نہیں چاہیے بائی کوئی کوئی کچھ دیکھے چاہے نہ دیکھے بٹ اوپر والا تو دیکھ ہی رہا ہے نا
ہوں
کہ کبھی نہیں
ایک ایک ایک ہوں اور کیا ایک کمپنی ہمیں ملی ہے ٹرسٹیڈ ہے اس میں پیسے نہیں مانگ رہے بس تمہیں ورک کرنا ہے بس اس کے بعد تمہیں پیمنٹ آتی رہے گی تو میں کر لوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ بھی کر لیجیے گا
ہاں مجھے بتا دینا تو میں بھی کروں گی کیوں کہ گھر بیٹھے کام کرنا تو ایزی رہے گا گھر بھی میں دیک دیکھ سکتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتی ہوں پھر تو
اور کیا یہ بڑھیا ہے
ہوں
کیونکہ بچے کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے بھی بڑے ہیں نا
ہاں اور ماحول آج کل آج کل اچھا نہیں ہے وہ ماحول دیکھ دیکھ کہ مجھے اور ڈرد لگنے لگا ہے بھگوان کیونکہ میرے بچے تو بڑے ہیں تو ان کو دیکھ کے چھوڑ کے جانے کا من نہیں کرتا میرا
اور کیا ماحول ایک دم خراب ہو گیا ہے اس سمے کا بہت خراب بڑی دق دقت ہوتی ہے مطلب چار قدم چلو تو کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں اکیلے گھر پہ نہ چھوڑ کے جاؤں آج کل گھر بھی نہیں سیف ہے
گھر بھی نہیں سوئے ہے اور سب سے بڑی بات آج کل بچے موبائل سے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں اچھی چیزیں تو سیکھی رہے ہیں سب سے زیادہ تو بری چیزیں سیکھ رہے غلط چیزیں سیکھ رہا اور ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز غلط ہے پوری چیز تو بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں اب ان لوگوں کو تو نہیں پتا نا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے
ہوں اگر ان لوگ کو سمجھانے بیٹھ جاؤ تو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے بس یہی سوچتے ہیں کہ ممی ہمارا برا چاہتی ہے ممی ہم کو یہاں جانے نہیں دے رہی وہاں نہیں جانے دے رہی ہمیشہ ہر ایک چیز میں روک ٹوک لگاتی ہیں لیکن پتا نہیں کیوں بچوں کو اسمے دمغ میں پتا نہیں کیا گھسا ہے وہ لوگ ہم لوگ کی بات نہیں سمجھیں گے اگر کوئی تیسرا ان لوگ کو آ کے سمجھا دیا تو اس کی بات ترنت سمجھ جائیں گے کہ ہاں وہ چیز صحیح بول رہا ہے چاہے وہ چیز غلط ہی ہو
صحیح کہہ رہی ہیں آپ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں تو وہ لوگ نہیں سمجھیں گے جلدی لیکن وہی بات وہی شبد اگر کوئی تیسرا بول دے تو میرے بچے ترنت سمجھ جائیں گے
ہوں
پھر ہوتی ہے مجھے تکلیف کہ وہی چیز میں سمجھائی تھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اور وہی چیز کسی اور نہیں سمجھی تھی تم کو سمجھ میں آ گیا
اور کیا پھر اس کے بعد ان لوگ کو ڈانٹو پھر بولو تو تو پھر یہی بولتے ہیں کہ ممی ہمارا برا چاہتی تبھی تو ممی ہمیں ڈانٹتی ہیں اور کوئی تو ہمیں ڈانٹتا ہی نہیں ہے
اور نہیں تو کیا ایکچولی آج کل کے بچوں کو جو ہے اے آئی اور موبائل سب کچھ چلانا آتا ہے ہم لوگوں کو اتنا نہیں نالج ہے اس لیے بچے جو ہے اپنے پیرنٹس کو بےقوف سمجھتے ہیں
اور کیا ہم لوگ تو ایک دم بےقوف ہے ان لوگ کے سامنے جیسے لگتا ہے
نہیں اگر ہم لوگ بھی سیکھ جائیں تو ان لوگ سے زیادہ اسمارٹ ہی ہیں
اور کیا
ہوں تو ا اور پھر تم بات کر لینا میرے لیے تو میں بھی کروں گی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بائے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بائے